مار خراک کیا آ چیر شاہ اللہ کا شکر ہے دعا ہے
تو بتا دا آپ کیا کر رہے ہو
بس بیٹھ ہوئے تو پانی وغیرہ پی رہے کیا کر
ہاں جناب پانی کا بہت امپورٹینٹ چیز ہے اور باق
پانی کھال ب پ بالکل بالکل انسان کو پانی وغیرہ پینا چاہیے
سر جی بالکل صحیح فرما س انسان بھوکا رہ سکتا ہے مگر پیسا نہیں رہ سکتا
بالکل بالکل بالکل ترست فرمایا آپ نے کہ انسان بھوکا رہ سکتا لیکن پیاسا نہیں رہ سکتا
بالکل
دیکھو پانی جو آج کی لائف میں بہت امپورٹینٹ ہے اگر چل ہے ہماری لائف میں تو جیون ہے اس لیے کئی کہاوتوں میں لکھا گیا ہے ہم نے پڑھا بھی ہے جل ہی جین ہے جل امرتلیہ ہے چل امرت ہے
ب میںایا
جی جی جی تو یہ ہمیں قدر کرنی چاہیے اس پانی کی واٹر کی
ہماری بولی میں کم سے کم نائن بسے میں ہونا ہوتا ہے
بالکل درست سروایا آپ نے دھرتی پر سیونٹی فائیو پرسینٹ ہے
واٹر کی کمی سے ڈیہائڈریشن ہو سکتا ہے
جی
پاٹ کرشاری باڈی فری آ جس
بالکل بالکل بالکل درست سرما آپ نے وائٹر کی کمی سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں
ج پانی پیے اور کبھی کمی پیے تو ار ایس پی لے گلوکوز پی لے وہ بتر ہے گرمیوں میں تو سے کہی ہو جیرا یہ کوئی اور ل س کر کر
نہیں میں تو نہیں پیتا او آر ایس میں مطلب کیا ہے اس کہ فل فم گیا ہے او آر ایس میں دیکھو او آر ایس ایس کا مطلب یہ ہے اوورل رییہائڈریشن سالٹ
تو او آر ای سے ایک بہترین چیز بتائی گئی ہے ہمارے مطلب مطلب ہاجمہ وغیرہ خراب ہوتا تا ہے یا پھر شریر میں پانی کی کمزوری ہو رہی ہے تو اس کو پورا کرا کیونکہ اس میں سالٹس اور سوگر جو مکس رہتا ہے تو اس سے اپنی کمی ہو جاتی ہے پوری جی اور آپ بتائیے چھوڑو وہ آرس وہاں لے کے بیٹھ گ ب وہ آر ایس مارو گی چ ہے
آ کر کیا ن جناپ
جی
گھر میں پانی سےی لا کیا
ارے پانی کیا وہ د نمکین آ گئی تھی یار ائی مسٹیک بتی نہیں ہے یار یہ تھوڑی کوالٹی لو آ گئی تھی اس کو ہوں ج
انصاف کرو
نہیں نہیں دوسے نمکین کھائے ہیں نا
پانی پ نا پانی پانی پ
ان شاء اللہ بیچ بیچ میں بھی پانی پئ گے
بھائی میںب بھی اور ہمارے نبی کی سنت ہے کہ کھانا کھا پینے کے بعد ت پانی نہیں پینا چاہیں گے اور کم سے کم آدھا گھنٹے بعد پانی پینا چاہیں گے
اچھا اچھا
آپ بیچ بیچ میں پانی پی سکتے کھانا کاتے
بے شک بے شک بےشک بےشک بیچ بیچ میں بار بار پانی پینا چاہیے انسان کو
کرتا زیادہ خراب نہیں کر سکتا
بالکل بالکل بالکل درت فرمایا آپ نے
ہاں
ہاں اللہ کا شکر ہے دعیں آپ لوگوی اللہ نے ہدات دے کیی بٹ تھوڑا فجر میں ہو جاتی ہے تنگ دستی
نا
اللہ ہدایت دے ہمیں بجرگی بھی لگے ان شاء اللہ جی جی
بائ ہم
بیشک بیشک بیشک
نماج ہمارے نبی کی آنکھوں بھی ٹھڈک ہے
جی
آ خئیرت کے لیے یہ کنجی ہے نماز اگر ہماری نماز صحیح ہوگی تو باقیعماز بھی صحی ہوں گے
بالکل ب نماز کو لا پ بگ نماز جنت کی کنجی ہے مطلب جنت کا دروازہ ہی نہیں گھولے گا اگر آپ کے ساتھ نماز نہیں تو
پھر بھی لیکن انسان مطلب کی بے فکری میں ہے کو فکر نہیں ہے کو نماز کو چھوڑ کے جنا ت جانا جتا ہے یہ پاسبل ہو پا
زیادہ آخرت کی فتر نہیں ہے
آغر آغرت سے ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے بت دنیا کی بکٹ زیادہ ہے
بالکل بالکل جی جی دیکو آ کرر کی فک لینی پڑی تو آ کرر تو کام نہیں
نماز پڑھو اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے بھی رام نے میں میں دیکھا اپنے آس پاس میں ہی جو ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں کیک کی شادی ہوئیھر اس کے بعد ہمنے ماں باپ کو بھول جاتا ہیں
اس میں رائل کچھ بھی نہیں ہے تیریہ کال لا جی میں کہ مجھے خانی ہی نہیں ہے کھا لات بھی کھا بھی نہیں کاؤ کال لے جا ہوتا ہے تو جب بھین گیا میں پواد ہوتا ہے ارے ایک کمی نہیں آیا تھا نمکین گیا میری یاار
ایک کمی نہیں آ تھا موڑی تود گا کچھ کھانے نہیں دیتا یار سک ان سے
آپواادے آپواے تھوڑا آواز کم آ رہی ہے آپ کی یار
ہاں تھوڑا نیٹورک ایشو لگ رہا ہے مے
اچھا اچھا ہاں ہو جاتا ہے نیٹ ورک ایشو وغیرہ تو کیا ہے چلتا رہتا ہے بڑی اس میں تھوڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے نا اپن کو
جی
جی
جی
چان آدھی ہو گا آبا کو منتا جائے
ہاں
آپ کونا اتنا بڑا
یہ جق یہ وک
ماری ماں کا کیا پوں تھا آلے بھی پل پمی وال ہوا کمی آ تن
نہیں ک م ب یہ ذمہ دار ہو تھ انسان کو
ماں کے پیرو کے نیچے جننت‌ ہے
ہوں بے شک
بالکل بالکل دنیا میں
بالکل بالکل ماں کا جو احکام ہے ماں کے جو مطلب قرض ہے وہ ہم کبھی ادا کر ہی نہیں سکتا انسان
تو یہ ماں کی قدر کرنی چاہیے انسان کو ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ تو اگر دونوں چیزوں کو آپ چھوڑ کے چلو گے دنیا سے ہٹ کے چلو گے تو آپ کب جاننا بھی نہیں جا سکتے
ہم ست م ستر ما سے زدے پیار رکھتے ہیں تو انیں کتنا پیار رکھتا ہے
بے شک بے شک دیکھیے پھر بھی انسان لگا ہوا نا غط فیمی میں وہ تو فکر ہی نہیں ہے وہ لگا ہوا ہے ررام گوری میں
آاز کرن
بالکل بالکل بالکل بے شک ج کئی انسان کو جب تک تک فکر نہیں رہے گی تو انسان اس چیز کو پورا نہیں کر پائے اور جس دن اس چیز کو فکر ہو جائے گی تو وہ ہر چیز آسان ہو جائے گی اس چیز کی
کر دنیہ واد
چ لگے گا پیسا لگے گا وقت لگے گا ٹائم لگے گا ساو ک م
بالکل بال بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے آپ نے کہ جب تک انسان کا جان مال وقت نہیں رکھتا کوئی بھی چیز میں ادھر
جی
قدر نہیں کرے گا انسان اور جس چیز میں جان مال وقت لگ گیا تو اس چیز قدر کرے گا
ٹیک ہے
جی
یہی ب آیا ہمارے س یں پتا نہیں نہ مے ہم نے جال لگانا مال لگا پ سب لگانا تو بس مل گیا م میں آپ دادا ہو تو پا
بالکل بالکل ان شاء اللہ نیت کیجیے ان شاء اللہ چار مہینے لگائے گا اپن ایک ساتھ
ان شاء اللہ مجھے بتائے آ اپنا ایڈریس بتا دینا ان شاء اللہ چلیں گیر ساتھ میں
ان شاء اللہپن کو ہدات فارغ کرے کام وغیرہ سے انشاءلہلو بہت اچھا لگا مجھے آ سے بات ان ششءلہ پھر بات ہوئی اللہ